وہ گال کر سکتے ہیں
ہیلو ہیلو
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہو
جی خیریت سے ہیں آپ کیسے ہیں
جی میں بھی خیریت سے ہوں اور کچھ نہیں بس بچوں کو کھانا کھلا کے ہٹی ہوں ابھی
اچھا کیا بنایا ہے
جی آج میں نے قورمہ بنایا تھا تو ساتھ میں وہ بنائی تھی امم ہوں بریانی بنائی تھی وہ بچوں بچوں نے کھائی ہے اب فری ہو کے بیٹھی تھی میں نے کہا چلو کال کرلوں بڑے بہت دن ہو گئے ہیں کال نہیں کی
اچھا
جی جی اور بتائیں
تو یہ صبح کو ناشتے بھی بنائے تھے
جی نہیں اب تو دوپہر ہو گئی ہے دوپہر کو بنایا تھا دوپہر میں بچے نے کھایا ہے
اچھا
جی
نہاری وغیرہ بنا لیتے ہیں آپ
ہوں نہیں نہاری نہیں آتی ہے مجھے سیکھوں گی میں اپنی آپا سے سیکھوں گی کیسے بناتی ہیں نہاری اور بتائیں ایک بات بات کرنی تھی آپ سے آج نا من بڑا بھاری ہو رہا ہے میرا
اچھا کیوں ایسا کیا ایسا کیا ہو گیا آپ کے ساتھ
جی وہی بتا رہی ہوں آج میں نا قبرستان میں گئی ہو کے آئی ہوں کسی کی کسی کا جنازہ تھا تو میں وہاں ہو کے آئی ہوں دل بہت بھاری ہو رہا ہو گیا ہے تو میں نے کہا چلو تھوڑا من بھاری ہو رہا ہے تو اپنی اپنے آں بھائی سے کال کر لوں
ہاں جی ہاں جی کیوں نہیں
اس لیے میں نے کال کیا ہے
ہوں
بس قبروں کو دیکھ کر یہی احساس ہوتا ہے ایک دن ہم سب کو یہیں پہ آنا ہے نہ دولت ساتھ جائے گی ہمارے نہ شہرت ساتھ جائے گی ساتھ کیا جائے گا ساتھ صرف وہی جو اللہ اللہ کو ہم نے روز روز پڑا ہے ان کا نام آں اللہ کو اللہ کی فرمائشیں وہ سارا کچھ وہی ساتھ جائے گا
جی
قب قبر انسان کو جی آواز نہیں آ رہی میری
ہاں جی آب آ رہی ہے
اچھا وہ نا میں اندر ہوں نا کمرے میں تو اس وجہ سے نہیں آ رہی ہوں گیی
اچھا تو ابھی ہو کے آے تھے آپ ادھر
جی جی ابھی ہوکے آئی ہوں دل بیٹھا جا رہا ہے جب سے آئی ہوں نا تب یہ یہ چیزیں دیکھ کے نا بڑا لگتا ہے کہ ہمیں ایک دن یہیں پے انا ہے سب کو یہی پے انا ہے
سب کی زندگی بھی ہے آ نہیں تو سب نہیں ہے اب کوئی جلدی چلے جائے گا کوئی دیر میں جائے گا بعد میں جائے گا
جی صحیح بات ہے وہ تو صحیح بات ہے آپ کی پر وہ ہوتا ہے نا ایک مطلب کہ ایک بندہ ہمارے بیچ تھا تو اگلے اگلے پل ہی گیا ا مطلب اگلے پل یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے من کو
ہوں ہوں
قبری انسان کو قبری انسان کو اپنی دنیا کی حقیقت حقیقت یاد دلاتی ہے
ہوں
آج ہم چلتے پھرتے ہیں کل ہماری یہی منزل ہوگی کیونکہ ہم بھی تو دیکھو اس دنیا میں آئے ہیں آج ہم اپنے پریوار کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں تو کل کل ہم نے بھی یہاں پہ ہی جانا ہے خبر میں تو سب کے سب کا یہی ہے کہ مطلب تبھی اتنا من بھاری ہوتا ہے وہاں جا کے
ہوں تو کس کی موت ہوئی تھی آپ کے اس میں
میرے ا کوئی دور کے قالو تھے ان کی ہوئی ان کا جنازہ تھا
اچھا
جی دیکھو وہاں پہ نا میں نے دیکھا کہ چھوٹی بڑی سب طرح کے بزرگوں کہ سب طرح کی خبریں تھی تب مجھے سمجھ آیا کی موت کر موت دیکھ کر نہیں آتی دن بلائے آ جاتی ہے
ہوں
موت جی جی موت اللہ کا حکم اس لیے وقت اس لیے اچھے وقت کا امال کرنا چاہیے ہمیں ہر وقت اچھے کرم کرنے چاہیے جس سے ہماری جو جو ہم نے مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے وہ اچھے کرم کر کے ہم سیدھا اللہ کے پاس جائیں
جی جی
جی بالکل
پر وہ بات نہی ہی ابھی اگر ہم اچھے کرم کر رہے ہیں
جی
پھر بھی ہم اس میں پھنس جاتے ہیں کہ مطلب ایک وہ ہوتی ہے نا چوراسی جون چوراسی لاکھ جونیں ہوتی ہیں ہماری تو ہم پھر سے اس میں اس میں ہی پھنس جاتے ہم ہم اس سے باہر نہی نکل پاتے تو ہم کتے بھی اچھے کتے بھی اچھے کرم کر لیں یا برے کام کر لیں بس یہ ہے کہ اگر اچھے کرم کریں ہیں تو آپ کو انسان کی فرش سے وہ مل جاتی ہے
جی صحیح کہہ رہے ہیں پر دیکھو یہ تو اللہ کی نعمت ہے ا اگر انسان یہاں پہ آیا ہے تو اسے ایک دن جانا بھی ہے
ہوں
تو اچھا ہے نا اے ہر وقت ہم اچھے اعمال کرنے چاہیے کرتے رہیں لوگوں کو لوگوں کی مدد کریں سب کو ہنس کر بلائیں سب کو ایک ساتھ مل جل کر رہیں کتنا اچھا کتنا اچھا رہتا ہے پھر
جی
جی جی اور بتائیں
کیا ہو گیا جی کیا ہو گیا
کچھ نہیں جی بس تھوڑا وہ دال چڑھائی تھی اب
اچھا تب ابھی تو آپ نے وہ بنایا تھا بریانی
جی جی رات کی تیاری ہو رہی ہے نا
اچھا اچھا
جی
تو دال چڑھائی تھی پھر کیا ہوگیا
دال چڑھائی تھی کوکر میں وہ سسی ٹی آئی تو پانی باہر آ جاتا ہے نا کوکر تھوڑا خراب ہو گیا ہے تو اسی وجہ سے بس بند کرنے گئی تھی جی اور بتائیں
پیچھے سے تو آواز بڑی عجیب سے آ رہی تھی سرر کرکے آ رہی تھی جیسے کچھ باہر نکل گیا ہو
کیا بول رہے ہیں آپ
میں نے کہا پیچھے سے آواز بہت وہ ویسی آ رہی تھی جیسے کچھ باہر نکل گیا ہو
جی جی ب وہ کوکر چڑھایا تھا نا تو اس میں سے پانی باہر آ گیا دیکھو کتنی سانس پھول رہی ہے میری
ہوں ہ زیادہ ہی پھول رہی ہے
جی جی دیکھو ہم ہاں میں کس مدے پر بات کر رہی تھی ا
مرن
قبروں جی قبر کی کی دیکھ دیکھو اس دنیا میں لوگ اپنی چہ چمک میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں آخرت کو بھول جاتے ہیں یہی تو سب آخرت کو
اچھا
جی ہمیں ہمیں ہر روز بچوں کو بھی خود بھی نماز پڑھنا چاہیے روزہ رکھنا چاہیے سد کا اور نیک کام یہی سب چیزیں قبر میں کام آتی ہیں ہمارے
جی جی
یہی سب جانے ہیں اور کچھ بھی ساتھ میں نہیں جائے گا نہ جنت جب پیس نہ پیسہ جائے گا نہ ا ہمارا جو یہاں پہ ہم غصہ کرتے ہیں وہ بھی نہیں جائے گا ساتھ میں ہم یہ یہ چیزیں سب ن اللہ کی نعمت کریں گے روز نماز نماز پڑھیں گے پانچ نمازی ہوں گے تبھی ہم ہم اللہ کے پاس ا جنت میں جائیں گے
جی کون سی بات نمازیں ہوتی ہے
جی پانچ نمازیں ہوتی ہیں ایک صبح کی ہوتی ہے
اچھا
تو ایک دوپہر کو ہوتی ہے مطلب کہ جی ایسے ہی پانچ نمازے ہوتی ہیں الگ الگ ٹائم پہ ہوتی ہیں جی اور بتائیں
جی بس بڑھیا آپ کی حض آپ نے اپنا ہاں
جی آپ کیا کر رہے تھے
کچھ نہیں بس ابھی تو فون چارجنگ لگا ہوا تھا میں نے کہا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں
جی آپ کیسے مطلب یہ اس چیز کو کیسا سوچتے ہیں
کیس چیز کو
یہی کہ قبر میں ہم نے سب نے ایک دن قبر میں ہی جانا ہے
وہ تو ہے ہی جو آیا ہے اس نے تو جانا ہی ہے ایک دن
جی جی یہ تو بالکل صحیی کہہ رہے ہیں پر جی اللہ کو یاد کرنا چاہیے ہر روز ان کی ان کو یاد کرنا چاہیے اللہ تعالی کو بھولنا کبھی نہیں چاہیے
جی اللہ خدا کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے جی جی یہی سب کر کے ہم اپنی جنت میں جا سکتے ہیں اگر ہم یہاں پہ آ کے تھوڑی مطلب چلاکی یہ سب دکھائیں گے تو ہم ہم برے کرم کریں گے تو جنت میں نہیں
جا سکے اچھا ہمم یہ تو ہے
جی اچھا میں ابھی نا بعد میں کال کرتی آپ کو ٹھیک اللہ حافظ
اللہ حافظ